ہیلو السلام وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ؟
سب خیریت اللہ آپ کی بھی خیریت کرے کیسے ہیں آپ؟
بس بس سب اچھے سب اچھے۔۔ اچھے ہے اور آپ بتائیے۔۔ اور کیال ہال جی ہاں جی چھٹیاں پڑ گئی ہیں۔۔ لیکن دیکھو چھٹیاں تو پڑ گئی بٹ ہمیں وہ اتنا سارا ہوم ورک ان کو ملا ہے نا اسی میں ہم لوگ لگے پڑے ہیں پروجیکٹ وغیرہ میں۔۔
اچھا یہ۔۔ بہت بہت مطلب اتنا زیادہ کو ہوم ورک مل گیا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے
سچی میں ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے ہمارے پروجیکٹ اشٹار ہو د کے ہیں
ایک تو مہمانوں کی خدمت کرتے رہو بچوں کی خدمت کرو اور ان کے ہوم ورک بھی کرو
مطلب اتنا ٹف پروجیکٹ ہوتا ہے یار ہمیں لگتا ہے وہ پیرنٹسوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور وہ چان پوچھ کے بھی دے رہے ہیں
نہیں یہ سب چاہیے وہ پروجیکٹس جو ہے نا مجھے بھی ایسا فیل ہوتا ہے مطلب میرے بچوں کو تو پروجیکٹ بھی ایسے ایسے ملے ہیں کہ دوسرے اسٹیٹ کے بنانے ان کو کیا کہتے ہیں وہ بروشر اور ان کے کے کچھ مطلب ایسی ایسی چیزیں ملی ہیں جو بچے تو بنا ہی نہیں سکتے میں کہتی ہوں کہ یہ نا ہوم ورک آپ لوگوں کو ملا یہ ہمیں ملا ہے ہم س آے تو ہمارے والدان تھے ان کو پت ہی نہیں تھا ہم کون سے کلاس میں پڑ رہے ہیں ہم
بالکل میں تو آج ہی اس کے ابو سے کہہ رہی تھی میں نے کہا دیکھو ایسے ایسے ہوم ورک آئے ہیں تم کرا تو کہہ رہے نہیں لکھ کے ڈال دو میڈم کو کہ کیا کہتے ہمارے لیے نہیں اور نہ ہم کریں گے آپ جب ہمارے بچے آئے تب کرانا
ٹیچرس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے بچوں کے ہوم ورک سے کسی چیز سے ایون جس جس وقت کرونا ہاں کرورونا کا ٹائم تھا میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میری امی ک د ہان تو میں نے اب میڈم سے اتنی گزارش کی تھی میم میں ہوم ورک نہیں کرا پاؤں گی کیوںکہ میں اپتنے گھر پر ہی نہیں ہوں میں اپنے والدان کے گھر تھی تو میں نے کہا کہ میم میں ہوم ورک کروں گی میم نے کہا تھا کہ آپ چاہے کہیں پہ بھی ہو آپ کو ہول ڈے ہوم ورک تو کرا کے ہی بھیجنا پڑے گا
ہاں نہیں یار یہ چیز ان لوگوں میں بہت ہے اور ایسے ایسے پروجیکٹ ہوتے ہیں کرنے کے لیے اس کے ابو دو دن سے لگے ہوئے ہیں اس پروجیکٹ کو کرنے میں کچھ نا ایسا پروجیکٹئی ہے مطلب ویسٹ چیزوں سے مطلب ایروپلین وغیرہ بنانا ہے تو وہ ڈیلی کوئی بھی ب کل کار بورڈ لے کے بیٹھ جاتے کہہ رہے اتنا تو بیٹا میں اپنے آفس کے کوئی پروجیکٹ میں نہیں لگاؤں دماغ یک باہن لگا یا نہ لگاؤ لیکن یہاں لگانا پڑے گا
ہاں ایکگزٹلی یہ تو بہت مطلب اتنا زیادہ مب اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ٹائم پہ کچھ ایسا نہیں تھا م ہمارے تو کیا کہتے والد انا چھوڑ دیتے کہتے بیٹا پڑھانا ہی نہیں ہے
نہیں اسکول چینج کرائیں گے ہم تو تار
نہیں سب چاہیے یہ ہماری تعلیم تو بہت سستے میں ہو گئی ان کی تو تعلیم اتنی مہنگی پڑ رہی ہے بہت
دیکھو ہم لوگوں کو ٹف ہو رہا ہے وہ چیز کیا ہے کہ ابھی جیسے ایجوکیشن اپنی طرف ہے تعلیم اپنی طرف ہے اب جیسے پہلے مدرسہ ہوتے ہے نا اب نہیں ہے وہ چیزیں ہے نا وہ دونوں چیزیں کو پرووائڈ کرتے تھے اب نہیں ہے اب یا تو آپ تعلیم گھر سے س دو اسکول سے تو آپ امید ہی نہیں کر سکتے
بچے کو ہم جو چیز بھی ہم سکھا رہے ہیں ہم جو چیزیں ہیں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں ہم وہ اسکول والے ان کو جو بھی تعلیم دے رہے ہیں بچے کو یہ ہے کہ کم سے کم اس چیز پہ عمل کرے بچے کو کتنا سکھایا جاتا ہے کہ کہ وہ شیئرنگ کرے کیرنگ کرے پچ پ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا آپس میں مل جل کے رہو یہ چیزیں سکھانے کی جگہ وہ اسکول والے ہوم ورک میں یہ دیتے ہیں کہ آپ نے نا یہاں سے وہ بنا کے لانا ہے اس دیش کا نقشہ نکالو اس دیش کے لوگوں کے بارے میں جانو ارے جو کلاس میں آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ انن بت کے بارے میں تو سکھاؤ کہ بیٹا آپ کو ان سے ایسے باتیں کرنی ہے آپ کو اپنے بڑوں سے اچھے سے باتیں کررنی ہے آپ کو جو دل کرے اس طریقے سے آپ کو ہر کسی کے سامنے نہیں کرنا ہے آپ کو ان کے ہمنے تہذیب میں رہنا ہے بڑوں کی عزت کرنی ہے چھوٹوں سے پیار کرنا ہے ہر چیز بانٹنی ہے اپنا دکھ سکھ اپنے اندر نہیں رکھنا ہے لیکن اسکول والے ان چیزوں پہ دھیان نہ دے کر کے انہیں پتہ نہیں کیا کیا چیز جسکھاتی
ہاں وہ تو ابھی دیکھنا میں میرا بیٹا تو بس لگا پڑ کہہ رہا ہے مما نانی کے گھر جائیں گے تو سحیح ادھر ادھر لیکن پہلے اپنا سارا لکھتا تھا جائیں گے میں نے کہااں نپٹا کے تو بھیا انا ہی گ ہے نا اور یہ چرا نہیں اور بہت بہت سارا ہوم ورک ہے
نہیں میں نے بھی ایسی میری کڑیا کو بہت اچھا ہوم ورک آیا ہوا تھا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں ایک آئیڈیا میری کڑیا وہ نا کیا کہتے ہیں وہ بڑی ہے سب بڑی کلاس میں پڑھتی ہے ٹویلھ کلاس میں تو اس کو ہوم ورک میں ملا تھا پروجیکٹ بنانے کے لیے تو ہم نے کیا کیا تھا پچھلے سال کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو یہ تو انہیں کہ تاکہ کوئی ویسٹ مٹیریل سے سامان بنانا ہے تو ہم لوگ گئے تھے کہ باہر کو باہر کے اپ نے دیکھو تو باہر آپ جیسے روڈ پہ جاتے ہیں تو کماروں کے پاس میں مٹکے وغیرہ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں تو ان کے وہاں نا پرانے مٹکے رکھے ہوئے تھے تو ہم نے وہاں سے پرانا ایک لمبا سا مٹکا پتا کرریدا ایک ہوتے گھول شیپ میں مٹکی نہیں پر ہم نے ماش چلا وہ اتنا خوبصورت مٹکا مل گیا تھا بہت خوب پھر گھر آ کے نا سراہی سے تھوڑا سا چوڑا تھا وہ وہ سرائی سے نا تھوڑا سا چوڑائی ٹائپ میں ہ ایک گول نہ ہو کر کے وہ سرائی تھوڑی پتلی ہوتی ہے وہ پتلی نہ ہو کر کے نا تھوڑا لمبے ٹائپ میں واس ٹائپ میں نہیں ہوتے ہیں
اچ ہوں ہوں ہ
پھر ہم نے نا اس پہ بال پٹی کا تھوڑا سا مکسچر بنا کے اس کے اوپر ٹیکسچر دے کے اس کے اوپر نا پینٹ کرا کلر کر دیا اور کلر کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم نے کر کے نا اس کو ایک لینتھ کی شیپ لیمپ کا باہر سے جگاڑ کر لیا تھا ہم نے اور اوپر کا لیمپ کا شیڈ خرید کے اس میں بلب وغیرہ لگا کر بھائی میری لڑکی کو تو اسکول کے اندر اس کی تو واہ واہ ہو گئی تھی نسپل روم میڈم نے اسے اپنے روم میں رکھا میڈم کہ ل وہ مطلب لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں ہم نے گھر پہ بنایا اور ہم نے امیزون ویرہ وغیر مطلبھ کافی کمپنیاں آتی ہیں آن لائن پر فمس ہیں ہم نے وہاں پہ ان کو چیک کیا تو وہ دو دو ہزار تین تین ہزار کے تھے اور ہم نے اس سے گھر کے اندر اپنے پتہ ڈھائی تین سو روپ میں بناات
تو وہ بھی تو دیکھو وسٹ بہت ایسے میں آپ نے دیکھا ہوگا لیڈیز ویسٹ میٹیریل سے یہ چیزیں مطلب بنا بنا کے ان کو شیل کرنے دیا اور وہ آن لائن ہی سیل کرتی ہے
ہاں نہیں اب میری گڑیا نے اس سال یہی کیا ہے کہ وہ ہوم ورک جو ہے نا بچوں کو جو اس ٹائپ کے ہوم ورک ملتے ہیں تو اس نے اپنا ڈالا تھا کہ اگر آپ نے کسی نے بھی اپنا ویسٹ کرافٹ مٹیریل بنانا ہو تو ہم بناتے ہیں میں نے کہا واہ بیٹا تیر کو تو اسکول سے
اچا صحیح بات ہے یہ بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس میں بھی دیکھو اپنے مائنڈ لگانے کی ضرورت ہے
ہاں انشاء اللہ یار ہم خود اس چیز کے لیے اتنا اتنا مطلب ہمیں سکون ملا تھا ذہنی اتنا سکون ملا تھا کہ بچہ کتنی اچھی اچھی چیز سیکھ جاتے ہیں اگر وہ چھٹیوں صحیح طریقے سے اپنا استعمال کرتے ہیں کہ اس نے ہ ورنہ بچے جو ہے نا آدھا ٹائم کھیلنے میں کودنے میں انیں چیزوں میں نکال دیتے ہیں میں نے اب بچوں کو ہوم ورک ملا ہے انہ بولا آپ ایک تو دن میں اپنا ہومورک ختم کرے پھر ہم آ کے ماموں کے یہاں چلیں گے اور آپ کے خال جان کے یہاں چلیں گے وہاں پہ چار پانچ بچے مل جاتے ہیں تو آپس میں نا مائنڈ ان کے مطلب آپس میں یہ وہ ملتے ہیں نا تو اور بھی زیادہ
ٹھیک ہے وہ جا کے اور ایک دوسرے سے کچھ مل مطلب سیکھنے کے لیے ملتا ہے
ہاں کچھ نئی ان کی چیزیں جیسے ابھی میں نے آپ اس کا بتایا کہ اس نے ایک بہت اچھا واس بنایا تھا اس کی پرنسپل میم نے بہت بہت زیادہ تعریف کری میں تو جانتی ہوں ان شاء اللہ اتنا خوبصورت تھا وہ تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے گھر کے لیے بھی آپ ایک اور مطلب دو بنانا کہ میں بیٹھ کے نا دونوں طرف لگا سکوں ان کو پھر رات کو وہ نائٹ لم ہاں میں نے کہا رات کو نا نائٹ لائمپ چلاتے ہیں تو بہت خوبصورت لگے گا وہ میں نے کہا دین دنیا کے سات ساتھ نہا کچھ ان چیزوں
ہونی چاہیے ہر کسی میں کوئی چیزیں وہ آتی ہیں دیکھو بچے لے کے ہوں گے پر اتنا تھوڑی نا سب نے دماغ لگایا ہے
ہاں نہیں اللہ کا شکر کہ اس نے اپنا دماغ لگا کے بہت اچھا بنایا تو میں بھی اس سے یہی کہہ رہی تھی کہ اس اسکول کا جو بھی پروجیکٹ ملتا ہے ج جتنے بھی پروجیکٹ ملتے ہیں وہ سب تم جو ہے نا اپنے کمپلیٹ خود کرو اس سے تمہارا دماغ کھلے گا
پتا ہے اس میں کیا ہے بچہ اگر اپنے آپ سے کچھ رہا ہے تو وہ بہت اچھا کر لیتا ہے اور ابھی آج کل کیا چل رہا ہے جیسے فرینڈ تم نے بنایا ہاں ہم نے بنایا چلو تمہاری کاپی ہم کر لیں گے ٹھیک کیا کل تو آج کل نا کاپی والا بہت چل رہا ہے ب سو کا تو وہ چیزیں کیا ہوتا ہے دیکھو سب کا سمے ہی سمے ہو گیا پھر سمجھ بھی آ جاتا ہے چیزوں کو یہ کوپی کر کے آپ اپنے اپنی مائنڈ سے کچھ الگ کرے تو وہ آپ کا کچھ ہٹکر ہی ہوگا پھر کیونکہ آپ نے وہ
جب بچے چھوٹے تھے ہم نے ان کے ساتھ مل کے کرایا ہے انھیں سکھایا ہے اب جو ہے نا یہ اب اپنے مائنڈ سے کچھ کرتے ہیں نا تو اب ٹائم کہتی ہوں کہ چلو شکر ہیں اللہ کا کہ اب میں چیزوں سے فری ہوئی ہے کہ میںنے کہا اب ان کے کہ اب بروشر وغیرہ اپنا جو ہوم ورک ہے نا میں ان سے کہہ رہی ہوں میں نے کہا ان کو لالچ دی رہی ہوں کہ تم اپنا اسکول کا یہ تھوڑا تھوڑا کام نپٹاؤ تاکہ میں تمہیں اور بھی بہت سی
لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے بچے کا تو فیوچر جا رہا ہے نا
ہاں یہ سچائی ہیں
دیکھو آج کل تو پینٹنگ ہو گیا ہوم مدیس س سامان ہو گیا بچے چھوٹی چھوٹی کری وہ کریوٹی کرتے ہیں ہری ہر ایک میں خوشیاں کچ اتنا وہ رہتا ہے اور آج ہر چیز کی ڈیمانڈ ہے یار ایسا نہیں ہے آپ کو پینٹنگ وغیرہ یوز کر رہے ہیں نا آپ دیکھو وہ لاکھوں لاکھوں میں جاتی ہے
اگر بچے کے اندر اپنا ٹیلنٹ آ جاتا ہے یہ جو چھٹیاں ہیں اسی چیزوں کے لیے استعمال کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنا دماغ کا استعمال کریں اپ ان چیزوں کو سیکھیں کہ اللہ کرے جی آپ کے اندر اور تلنٹائے آپ کو اسکول سے بھی اتنا سکھایاا ہے آج کل تو ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے
بالک اب بت مے نا ہاں میری ہسبینڈ تھوڑا کمپیوٹر پہ زیادہ رہتے ہیں تو ان کا اپنا کمپیوٹر کا وہ ہے تو میرا بیٹا وہ دیکھتا ہے ایک ابو ایس کریئر تو وہ اس کا دھیان کمپیوٹر میں ہی رہتا ہے ا ا وہ ہاں وہ جیسے چھوٹے چھوے کرکٹ بناانا ہرچی ایکٹو کر دینا تو میں نے کہا اب وہ دیکھ رہا ہے کر رہا ہے اس کا دھیان ادھر ہی آکرشت ہو رہا ہے تو میں ببی سے من نہیں کرتی ہے اے آئی دوارا چھوٹی چھوٹی پروجیکٹ مطلب ان کو کمپلیٹ کر دینا تو میں کہ ٹھیک ہے کہیں نہ کہیں تو کام آئے گا ایسا نہیں ہے اور آ آنے والی سمے تو دیکھو اے آئی دوارا ہی چلنا ہے
ہ نہیں نہیں بہت اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا ہے آپ کا بیٹے کا دماغ آپ اسی چیز میں آگے بڑائیں اور جو نئے نئے تھوڑا کچھ اگر ہوم ورک کا ملتا ہے ان کے اسکول کا تو آ ضرور مجھ سے شیئر کیجیے گا آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا
ٹھیک ہے وہ چلیے پھر ٹھیک ہے عام ابھی